تم میرے اس اور آگ کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام میرے بھائی اور آپ بتائیے آپ کیسے ہیں اور گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو بھائی سب کیسے ہیں گھر میں
الحمدللہ گھر میں سب بچے ہیں کھیل سے ہیں امی ابو سب کھیل سے ہیں اور آپ بتائیے آپ کیا کر رہے تھے
بس میرے بھائی جان میں اہمیت نیند کے بارے میں ہی کچھ پڑھ رہا تھا اور کچھ اس کے بارے میں ہی میں جانکاری حاصل کر رہا تھا تو آ یہی موجوع مجھے بہتر لگ رہا ہے تو آج ہم اسی موضوع پہ اپنی بات کر لیتے ہیں اہمیت نیند پر
جی میر نےے بھائی بالکل دروست فرمایا آپ نے کیونکہ انسان کی زندگی تین بنیادی چیزوں پر قائم ہے جیزا پانی اور نیند اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو جائے تو انسان کی جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت متاثر ہو جاتی ہے دناا بھائی آج کی تیز رفتار زندگی میں لوگ کام موبائل سوشل میڈیا کیا اور دنیا کی مصروفیات میں کتنے مقغول ہو گئے ہیں اس سب سے پہلے جس چیز کی قربانی دیتے ہیں وہ ہے نیند مگر حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اپنی نیند کی حفاظت کرتا ہے وہاں اپنی صحت اپنی توجہ اپنی یاداش اور اپنی کامیابی کی بنیاد کمزور کر دیتا ہے تو بس ہمیں یہی سمجھنا ہوگا کہ نیند کیا ہے نیم صرف آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں
بھر بھر کے ا
ایسا وقت ہے جب تمارا جس میں آرام کرتا ہے دماغ دن بھر کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے جسم کی خراب کوشکاؤں کی مرمت ہوتی ہے اور پرانے کریم میں بھی اللہ تعالی فرماسا ہے اور ہم نے تہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا تو دوستو اچھی تازگی طاقت اور نئی سوچ عطا کرتی ہے تو آپ بھی ند کی اہمیت کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے اور آپ کے اس میں کیا تاثرات ہیں
آپ نے نیند کے بارے میں بہت بہتر بتایا ہے اور اچھی نیند
انسان کو تاجین طاقت اور نئی سوچ پتا کرتی ان کو جانی بھی ع بونی نیند دیتا ہے تو اس میں کی آداد بہتر ہوتی ہے اگر کوئی ملازم اچھی نیند دیتا ہے تو اس کی کاف داری بت بہتر ہوتی ہے اگر کوئی ڈرائیور پی نہیں لے کر گاڑی چلاتا ہے تو حادثہ انمسان کم ہو جاتے ہیں یعنی ف ہووبے میں معاملے میں ایک اہم
یعنی ہر شعبے میں کامیابی کا اہم راج نیند بھی ہے ذہنی صحت پر ذہنی صحت پر آج دنیا میں ڈپریشن بے چینی اور ذہنی دباؤ بہت بڑھ چکا ہے ڈاکٹروں کے مطابق جو لوگ روزانہ مکمل نیند نہیں لیتے ان میں تناؤ غصہ مایوسی اور فکر زیادہ پائی جاتی ہے جبک اچھی نیند انسان کے دماغ کو سکون دیتی ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے اور جذبات پر قابو رکھنے میں مدد کرتی ہے جی میرے رھائک آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے جی نیند کے دوران جسم اپنے آپ کو درست کرتا ہے کم دن لینے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور شوگر کا امکان بڑھ جاتا ہے موٹاپا بڑھ سکتا ہے جسم کی مدافعت قوت کمزور ہو جاتی ہے جلدی تھکان محسوس ہوتی ہے
اس لیے ڈاکٹر بھی روزانہ سات سے نو گھنٹے کی نیند لینے کی صلاح دیتے ہیں
جی
اور طلباء کے لیے بھی یہی پیغام ہے آج بہت سے طلبا رات بھر موبائل استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کم سو کر زیادہ پڑھائی کریں گے لیکن سائنس بتاتی ہے کہ اچھی نیند کے بعد پڑا ہوا سبق زیادہ دیر تک رہتا ہے اس لیے محنت اس لیے ہم آض کریں کہ ہم محنت بھی کریں مگر اپنی نیند کی قربانی بھی نہ دے موبائل اور سوشل میڈیا آج کی سب سے بڑی پریشانی بن چکی ہے لوگ کہتے ہیں بس پانچ منٹ اور یہی پانچ منٹ ایک گھنٹہ بن جاتے ہیں رات دیر تک اسکرین دیکھنے سے بھی آنکھیں متاثر ہوتی ہے اور نیند بھی خراب ہو جاتی ہے اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں متوازن زندگی جینا سیکھنا ہے اور جلدی سونا ہے فزرے کے لیے جلدی اٹھنا ہے یہی ہمارے نبی کی مبارک سنت کی ہے تو میرے بھائی آپ اور کیا کہنا چاہیں گے احتیاط نیند کے بارے میں میں آپ کے کچھ موضوع جاننا چاہوں گا
جی میرے خ آد نے بہت کر تو کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ سبھی آرام ک بھی ملتی ہے اچھی نین کے لیے کچھ مشورے کے د کہ وہ جانا ایک ہی وقت پر سونے اور لیکن آگ ڈنی چاہیے تو نہیں سکے موبائل س اس کو م کم کرنا چاہیے اور سمندے کا مقے خب سکون ملنا چاہیے اور دوسے ایک ان شاء اللہ آپ کو دیتا ہوں اگر کسی موبائل کی بیٹری چارج میں کی ج تو وہ کچھ دیر میں ختم ہو جاتی ہے اسی طرح انسان بچے سے بہت کے ذریعے چار م چار دن سے ان مجھے انسان ڈیی ہوساہ تو م اب آج تم نے یہ جانا ہے کہ میں صرف آرام ہی نہیں بلکہ صحت علم کامیابی اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم تندرست رہے ہمارا دماغ تیز رہے ہماری عبادت میں دل لگے اور ہم اپنی ذمہ داری بہتر انداز میں نبھا سکیں تو ہمیں اپنی نیند کی حفاظت کرنی ہوگی تو بس یہی ہے کہ جو بھی دنیا کے بہت سے کامیاب افراد ہوئے ہیں انہوں نے اپنی نیند کو بہت اہمیت دی ہے وہ جانتے تھے کہ تھکا ہوا دماغ اچھے فیصلے نہیں کر سکتا ہے اور جو انسان اس اصول پر عمل کرتا ہے اس کی صحت بھی بہتر رہتی ہے اور اس کا دن بھی برکت والا بن جاتا ہے اور تاک اب لوگوں کی بھی عادت یہی رہتی ہے کہ وہ ٹائم سے سوتے ہیں اور ٹائم سے اٹھتے ہیں تو یار آپ اس بارے میں اور کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں
جی میرے بھائی آپ نے بہت درست فرمایا اہمیت ہے نین کے بارے میں تو جو بھی باتیں آپ نے بتائی ہے آپ نے بالکل درست فرمائی ہے آئیے آ سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں مکمل اور منظم نیند کو اہمیت دیں گے دیر رات تک بے بجے موبائل استعمال نہیں کریں گے اور اپنے جسم کو وہ آرام دیں گے جس کا وہ حق تارے اور اللہ تعالی بھی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توحفی کتا فرمائے ہمیں صحت مند زندگی نصیب فرمائے اور ہماری راتوں کو سکون اور ہماری صبح کو برکت والا بنائے تو نیند کی اہمیت کے بارے میں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں
اور آپ اور کیا کہنا چاہتا ہیں آپ آپ کے تاثرات بتا سکتے ہیں فہ جی میرے بھائی کا نش شرمایا اس میں ہمیں یہ عد کرنا چاہیے چاہیے کہ ہم کم دن نہ لیں اس اسسمان کو ہم ہ کم سے کم روزانہ سات سے نو گھنٹے کے لی ضرور لیں اور تاکہ ہم جی گ بارش دس سیکنڈ اور ان میں جو بیماریاں ففشن جلدی دباؤ اس سے بھی بچ سکیں اور جب ہم اچھی گہری مل لیتے ہیں تو ہمارے ک بہتر ہوتا ہے ہر چی اچھا حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے بہت درست کرناایا وہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم اپنے قسم کو کم سے کم آرام کو دیں گے ہی کیکہ وہزار ہے اور ہم اس اللہ تعالی کی نت کو بھی متتر کریں گے اور ہم اپنی زندگی کو صحت مند بنائیں گے اس کو خرسکت بنائیں گے آپ سے اس مووی میں بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور آج بھی اسی بال متی رہی ت
اور بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنا پریوار